ہلو
بول
آپ ٹھیک ہو
میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
چتو
اب چائے پی رہی ہو
ہاں بالکل
اکیل اکیلی
پاپا نے پی لی دادی آئی اس کے ساتھ پی رہی ہوں
اچھا ٹھیک ہے یہ کیسے چپ کرتی ہے ابھی
اس کو پتاہ ہے نا میں بات کر رہی ہوں اس لیے من نہیں کھول رہی ہے
ہاں
آپ کو پت ہے تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا
کیا؟
ہ یہی جو بٹر تھی نا مکھن وہ میں نے رج میں رکھ دی تھی
اب یہ سخت ہو گئی
میری بہن نے لیا ہے ہے ا پیاز کباول اس نے بنا ڈک کرن کے رکھا ہے وہاں
ہو آب
اب کیا پوری پوری اسمیل
وہی تو میں کہتی ہوں یہ بڑی بریک تھی
نہیں اسے چھوٹے چھوٹے ہیں
اچھا کوئی باب نہیں باہ جائے گی چ
کہیں باقی چیزوں میں بھی نہیں گایا ہ
نہیں نہیں پیاز وغیرہ تو کھے ڈکھن میں نے
اس کا دماغ آدھا ہی ہے پیاز کیوں رکھنے تھے وہاں یہی رکھنے تھے پانی میں
ہاں یہ بات بھی صحی ہے ویسے یہ پ رکھا د د سرے
دماغ سے پیدل
بالکل
اور سنا اپنیپی
ارے نہیں پھی یار رات کو مجھے نا پھر یہ ن ٹانگوں میں درت ہوتا ہے پھر اٹھنا پڑتا ہے تھوڑا تھوڑا ہاں
ارے نہیں مجھے پتا ہے مجھے آز رات سمجھ نہیں آئی میں جیسے سو ہی نہیں پائی
میں نا آج ڈانٹ کھانے والی ہوں مجھے کل رات کو جب وہ پیسے آ گئی نا
ہوں ہوں
اس کے بعد میں ماما کے ڈر سے تھوڑی دیر سو گئی پھر میں نے ان کو جاگ گایا کہ مجھے واشوم کے لیے جانا ہے لیکن اصل میں مجھے ٹیبلیٹ کھانی تھی سربرد کی تو مجھے رات کوی ڈانٹ پڑی ہاں بہت آواز کھاتی ہو اب سمجھ میں نہیں آتا اب جب اس کی نیت پوری بھاگ جائے گی یہ کیا کیا بولے گی مجھے
او ہ
ہ میں تو مرنے والی ہوں لیکنی بادشاہ چ بھی ہے میں روز کھدی ہوں کھدا جی
میں نے کتنی بار اٹھایا بہن کو
ہاں وہ ابھی بھی نہیں اٹھی
مجھے کل رات کو بسرنے اتنا درد تھا نا اللہ کی کیسا مھ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا جب میں گھر جاؤں گی نا یہ کا کریں گے
مجھے میں تو کھایا دیکھو ہاں ٹھیک ہے یہ چھوٹے ہیں لیکن اب تو کرنا ہے نا
اور ہاں دیکھو کام تو یہ کریں گے لیکن مطلب جب ان کو بولتے ہیں
ہاں یہ بات تو ہے
ٹائم سے بولنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اپنے آپ پہ ہی سب کچھ ہوگا صبح جلدی اٹھنا ہے کچن بھی خود ہینڈل کرنا ہے باہر کا بھی لیکن جب یہ اٹھتی ہی نہیں ہے
اٹھے گی اب تم غصہ مت کرو اٹھے گی ابھی ہے نا اس کو پتا تم وہی ہو اس لیے ہی کر
یہ روز مرہ کہ نا میں نے سچ ہمیں چاول صاف کر لیتے ہیں اگر وہ چائے چو آئے گا نا پھر تو پت ہی ہے نا
کون سا ہے تو کیوں یہ اسی یہ اسی کو لینا ہے کی کیوں
اس نے اپنے لیے منگوائے تھے
پھر تم لوگ کو کیوں صاف کرنے ہیں تم لوگ پیننا
اپ کون اس کو سا
ہاں یہ بات صحی ہے ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا لیکن ابھی ہے نا ہات یہ جب کچھ یہ کام ختم ہوتا تو اس کے بعد
پتا ہے میں آپ کو یہی بولنے والی تھی ویسے اس کا بیٹا بھی یہ کام کرتا ہے اس لیے
نہیں بیٹے مطلب لڑکے کیا کریں گے اب آپ لوگوں سے وہ اچھے سے مل رہے ہیں تو اگر کوئی ہیلپ ہو جاتی تو ٹھیک لیکن مسئلہ یہ ہے ابھی تم لوگ بزی ہو تو بعد میں ج یہ کام کر سکتے ہو
ان کو ہے ہی نہیں کھانے کے لیے
اچھا ٹھیک
ہوں جی
میری چاول ہے
ہوں ہوں
اچھا اچھا
ایک بات بولو میں لیکن ہماری کمائی میں ہماری جھر والوں کا بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے
ج
یہ بچارے چپ چاپ کر کے ہوتے ہیں مطلب جیسے
میں نے اپنا اپنی ساعر سے مجھے لگتا ہے میں نے کیا دیکھو آج میں نے پاپا کے لیے گڑی لائی وہ بچارا بولتا ہے میں واپس دوں گا اور میں لوں گی بھی اس کو گڑی آڈر کرنی تھی وہ میں نے کی سیمون تین ہنڈریڈ میں
رو
وہ میں اسے میں نے بولا اس کو میں ادھار دوں گی اور اسنے ا ہاں ٹھیک ہے میں دوں گی دوں گا لیکن کون دیتا ورنہ میرا باپ ہی تو دیتا تا ہے اور بھائی دیتے ہیں شکر اللہ ت اور کون دے گا یہ تو آج کام آئی ہوئی ہے ہمیں اور کون دیتا ہے جب تک بہ بائی ندی جی
وہ نا جب مجھے کل ڈپریشن ہوا نا پھر مجھے دادی نے بولا اب کہاں ابھی تک اسی کا کھانا کھا رہے تھے
وہی نا اب مجھے یہ اب مجھے یہ لگ رہا تھا اپنی جگہ سوچ رہی تھی رات کو ہمیں ہے نا سوچنے کی بیماری کہ اب میں نے اتنا مطلب الحمد للہ سے اتنا جوڑ لیا پیسہ تو میں کیوں نہ کروں یہ پیسے پاپا کو نہ لوں
نہیں آپ کو پتا ہے میں نے جو دوسرا والا کام کیا نا
سن
جائی میں دوسرا آیا
ہاں ہاں
وہ میں نے اسی کے لیے رکھا نا میں نے گھر والوں کو تو کچھ نہیں دیا لیکن میں نے سوچا کہ ہمیں کچھ کام ہے وہاں نا مکان پہ
کیا کام ہے مجھے بولو
مطلب کریں گے کچھ دیکھیں گے ایک سائڈ لیں گے تو ہم کریں گے بھائی بہن ایک ساتھ کچھ پیسے
ہاں کرنا کیا ہے وہی نا
میں بول رہی ہوں کریں گی کسی میں انویسٹ کسی ایک کام میں
اچھا ٹھیک ہے
اور
تو اس نے کتنے کتنا آیا ہوگا آپ کو
ابھی نہیں آیا کچھ ابھی اس میں ایک ہزار تک ہی پہنچے ہے مطلب آئے گا نا جب بھی آئے گا تو آئے گا نا کچھ ٹائم میں
ہوں ہوں
ہ تو وہ میں اسی کے لیے رکھوں گی
نہیں ایسی بات ہے نا پھر میں سوچ میں سوچ رہی تھی میں تو بولوں گی باپ کو کہ مجھے نہیں چاہیے لیکن اندر سے تو مجھے پتا نہیں کیا ہوگا اس لیے میں واپس لوں گ
کیا ہو گیا آپ کو
ہاں صحی بات ہے
اب تو یہ روز
نہیں میرا باپ ہے نا وہ کسی کے روپئے نہیں لیتا
میں بہت تانگا گی اگر پھر بھی یہ نہیں اٹھی ہوگی نا ابھی
ہ
مجھے پتا نہیں کروں گی کسم سے نہیں مجھے پھر مت جا پاتی ہوں میں میں نے کتنی بات بولا مجھے مارکیٹ سے آنا تھا
اور وہاں بھی پلیز میری کام کرو مجھے وہ ڈاکومینٹس لے کے آؤ پلیز
آج میں کروں گی ضروری انشاء اللہ
کیا کالتی گھر پچے خا مکھا ٹشن ہوئی ج کچھ ہوا ہی نہیں تھا سار دل کا
اگرر تو وہ کرتی نا جو انہوں نے بولا تھا کرنے کے لیے
میں تو بس صاف تھی
ہاں مجھے میں نے کہا نا مجھے پچھلی بار آئے گی لیکن آج پراڈرس کیمر کتنے ہیں
سچ میں خدا کی رسم ان سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے
پتا ہے مجھے پچھلی بار م سیدھے مطلب سیدھے ب کہ میسیج آئیجت جی بولا کہ آپ کو بولا کہ آپ کو کریڈٹ گئے کریڈٹ ہوگ تھ ایٹ فو ز لیکن لیکن انہوں نے بولا کہ کیا آپ یہ اپنا والیٹ چیک کرو چیک کرنے کے لیے تو چیک کرنے کے لیے تو ایم پن دینا پڑتا ہی ہے
ہاں اٹ کے
وہ میں آپ کے کے ساتھ ہو جاتی
یہی دیکھا نا میں نے تو میں نے دیکھا میرے کارڈ کا نمبر بھی ہے میں نے سوچا وہی ہوگا
ہاں ہاں لیکن یہ کہاں سے لاات ہے اتنی انفارمیشن آپ کو اصل میں پتہ ہے یہ مسئلہ مجھے لگتا ہے مجھے شاید لگتا ہے کیا ہے
ا
وہ پرانا جو ہم نے کام کیا نا وہاں سے
ہاں
مجھے لگتا ہے کسم سے وہی مجھے پچھلی بار ہوا مطلب مجھے بہت فیل بھی ہوا لیکن مطلب میں نے بولا بھی نہیں کہ مطلب یہ ہے جو میرا ماموں ہے نا
ہاں
آپ کو پتاہ ہے اس کو دس ہزار کاارڈ ہے اکاؤنٹ سے
کھ سےے
اللہ کی قسم اس کا فون بھی ہیک کیا اس کو دس ہزار فریز ہو گیا اکاؤنٹ ویسے فون وون بند ہو گیا مجھے نہیں پتا ہے کیسے لیکن اس کے نمبر پہ بھی میں نے کام کیا تھا س سچ ہوتا ہے
ہاں یہ تو ہے
ہوا پھر خود کو مجھے نہیں پتا کیا ہوا مطلب اس کو بھی ایسی ہی میسج آئی ہوگی کچھ اس نے اوپن کی ہوگی
ہاں ہاں نہیں ویسے نہیں ویسے ایک بات ہے نا مجھے نہیں لگتا اس وجہ سے بھی ہوا ہوگا آج تو ایسے بھی میسیجیس آتے ہیں وہ میری میری بہن کا یہ ستارے وہ کون سا وہ کام کرتا تھا جو ہم نے کیا مت کر ان سے پرور
لیکن آپ کو پتا ہے جو ٹیلر ہے نا ٹیلر
ڈیڑھ لاکھ روپیہ کاٹا گیا ہے بہت پہلے الگ ہے
ارے نہیں جو ٹیلر ہے نا ٹیلر اس کو میں نے پچھلی بار اسکینر مانگا ی تھی جی اس کو میں نے اسکینر مانگا اس نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں میں نے کہا کیوں اسے کہا وہ بند ہی کروایا اس پہ اچانک سے پچیس سو کر دییا
دیکھا
اللہ کی قسم
میسیج بھی آتی ہے نا ایسے شک ہوتا ہے پھر
ہوں
پاگل
اوپر سے اٹھانے جا رہی ہوں
اچھا اب تم واپس کرو گی یا بس
ہاں میں کروں گی واپس اس کو پہے ایک دو بار بلاؤں گی چلو بیٹھو اللہ حافظ